ہلو
وعلیکم السلام السلام علیکم
ٹھیک ہو
ہاں شکر آ یک ہو
شکر اللہ کا گھر میں سب ٹھیک ہے شکر اللہ کا اور کیا کر رہے ہو
وسے ہی بیٹھا تھا
چائے پی
نہ آپ پی
ہاں میں نے بھی چائے پی
تو آپ آپ کیا کھا رہی ہو ہو بھی
میں ابھی بسکٹ کھا رہی تھی
اچھا بسکٹ کون سا بسکٹ
یہ تھا یہ گڈے بسکٹ ہوتا ہےا
اپن نا وہ دو روپے والا ٹائیگر کرنچ کتی ہو
وہ دو دو روپے میں کہاں آتا ہے آج
ہاں پانچ روپے میں آتا ہے
نہیں وہ وہ والا ہیپی ہیپی ہوتا ہے نا وہ پانچ کا
ہاں
وہی کھا رہی تھی
اچھا وہ بلییک والا ٹھیک ٹھیک
مجھے نا وہ بچپن سے پسند ہے
جی
مجھے وہ بچپن سے پسند ہے میں مجھے کل دیے تھے بابا نے دس روپے روپئے میں نے کل دو روپئے میں لایا تھا اور آج پانچ روپئے میں میں نے سوچا تین روپئے کا کر لاؤں گی
اچھا ٹھیک ٹھیک اچھا آ اسکول میں ہم ہماری سائنس ٹیچر نے سائنس کی اہمیت پر لیکچر دیا مجھے یہ ٹاپک بہت دلچسپ لگا
مجھے بھی سائنس کا مضمون پسند ہے سائنس نے انسانی زندگی کو بہت آسان اور بہتر بنا دیا ہے چلو آج ایسی ٹاپک پر تفصیلی
بالکل سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ سائنس مراد کیا ہے
سائنس اصل میں علم حاصل کرنے کا ایک منظم طریقہ ہے اس میں مشاہدہ تجربے اور تحقیق کا ذریعہ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے سائنسب قدرت کے قوانین سمجھنے میں مدد دیتی ہے
بہت خوب میرے خیال میں سائنس کی وجہ سے ہی آج انسان چاند تک پہنچ سکتے ہے اور دور دراز ستاروں کے بارے میں معلومات حاصل کرسکتا ہے
بالکل ٹھیک کہا تم نے اگر سائنس نہ ہوتی تو آج بھی پرانے زمانے کی طرف بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہے ہوتے سائنس نے ٹرانسپورٹ کمیونیکیشن میڈیسن اور تعلیم ہر شعبے میں انقلاب پیدا کر دیا
ٹرانسپورٹ کی مثال ہی لے لو پہلے لوگ پائیدل یا جانوروں پر سفر کرتے تھے سفر میں ہفتے اور مہینے لگ جاتے تھے آئسائنس کی بدولت گاڑیاں ریل گاڑیاں جہاز اور ہوائی جہاز محدود ہے
بالکل آج ہم چند گھنٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتے ہیں یہ سب سائنس کی ترقی کا نتیجہ ہے اس طرح کمیونیکیشن میں بھی سائنس نے کمال کر دیا
ہاں پہلے لوگ پیغاں بیچتے بیچنے کے لیے خط لکھتے تھے جو کئی دن بعد پہنچتا تھا آج موبائل فون اور انٹرنیٹ کی وجہ سے
صرف بات ہی نہیں بلکہ ویڈیو کالس کے ذریعے دور بیٹھے ہوئے شخص بھی بالکل سامنے نظر آتے تھے یہ سائنس کا ایک عظیم تحفہ ہے
سائنس کی اہمیت میڈیکیٹ کا ہے کہ شعبے میں بھی بہت زیادہ ہے پرانے زمانے میں معلومی بیماریاں بھی جان لی لے لیتی تھی
آج سائنس کی مدد سے ڈاکٹر بیماریوں کی تشخیص کرتے ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں ایکس رے ایم آر آئی الٹراساؤنڈ اور لیبورٹری ٹیسٹ سب سائنس کی دی ہے
ہاں جی اچھا ٹھیک ویکسین کی ایجاد بھی سائنس کا بہت بڑا کرشمہ ہے جس کی وجہ سے خطرناک بیماریوں پر قابو پا لیا جاتا ہے
بالکل اگر سے نہ ہوتے تو بہت سی وبائی بیماریاں آج بھی لاکھوں لوگوں کی جان لے رہی ہوتی سائنس نے انسانی صحت کو بہتر بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے
تعلیم کے مدد میں بھی سائنس نے بہت ترقی دی ہے آج اسٹوڈنٹس انٹرنیٹ کے ذریعہ دنیا بھر کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں
ہاں آن لائن کلاسز ڈیجیٹل لائبریریز اور ایجوکیشنل ایپس نے تعلیم کو آسان اور دلچسپ بنا دیا آج گھر بیٹھے بھی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ سائنس نے زذراعت کو بھی بہت فائدہ پہنچایا ہے
بالکل نئی قسم کے بیج کھاد اور ماڈرن مشینری کی وجہ سے فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے اسے غذائی ضرورت پوری کرنے میں مدد ملتی ہے
اور سائنس نہ ہوتا تو شاید دنیا میں بھوپ اور کااہت کی صورحال اور بھی سنگین ہوتی
یہ بات درست ہے سائنس نے زراعت کے ساتھ پانی کے بہتر استعمال اور زمین کی حفاظت کی ترقی بھی بتائی ہے
کیا تم سمجھتی ہو کہ سائنس صرف فائیڈے ہی فائیڈے فائدے ہی فائدے دیتا ہے
نہیں ہر چیز کو کے دو پہلو ہوتے ہیں سائنس کا استعمال اگر اچھے مقصد کے لئے ہو تو فائدہ مند ہے لیکن غلط استعمال نقصین دہ تو ہو سکتا ہے
جیسے نیوکلیئر ٹیکنالوجی
جی ہاں نیوکلئر ٹیکنالوجی سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے علاج میں مدد لی جا سکتی ہے لیکن اسے ٹیکنالوجی سے تباہ کن ہتھیار بھی بنائے جا سکتے ہیں
ہ اسی لیئے سائنس کے ساتھ اخلاقیت کا ہونا بھی ضروری ہے
بالکل سائنس ہمیں قدرت کی طاقت سمجھنے اور استعمال کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے جبکہ اخلاقیات ہمیں بتاتی ہے کہ اس طاقت کو کس طرف استعمال کرنا
ا مجھے لگتا ہے کہ سائنس انسان کو کو سونے اور سوال کرنے کی عادت بھی سھ کہ آتا ہے
بالکل سائنس اندھی تکلیف کی بجائے دلیل اور ثبوت پر زور دیتا ہے اس سے انسان کی تنقیدی سوچ مضبوط ہوتی ہے
یعنی سائنس صرف مشینز اور ٹیکنالوجی تک محدود نہیں ہے
نہیں سائنس ایک سوچ کا نام ہے یہ ہمیں تجسس تحقیق اور سچ کی تلاش کا جذبہ دیتی ہے
آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بھی بہت ذکر ہوتا ہے کہ کیا یہ بھی سائنس کی ترقی کا حصہ ہے
جی ہاں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی اے آئی سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایک اہم شعبہ ہے اس کی مدد سے کمپیوٹرس اور مشینس کچھ ایسے کام کر سکتے جو پہلے صرف انسان کرتے تھے
جیسے ٹرانسلیشن امیج امیجنس اور ڈاٹا ارلائن اس
جی امیج
جی امیج اس او ڈاٹا انینالس سیچز
بالکل اے آئی صحت تعلیم تجارت اور ریسرچ کے میدان میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے
سائنس نے ماحولتی مسائل کو کو سمجھنے میں بھی مدد دی ہے
ہاں گلوبل وارمنگ ایئر پلیوشن اور کلائمیٹ چینج کے اثرات کا علم بھی سائنس کے ہی ذریعے ہوا ہے سائنس ہمیں اس مسائل کا حل بھی بتا
رینیویبل انرجی بھی اسی سلسلے کا ایک م مثال ہے
جی
رینویبل انرجی بھی اسی سلسلے کی ایک مثال ہے
بالکل سولر ارجی اور ونڈ اینرجی سے ہم ماحول کو کم نقصان پہنچاتا تے ہوئے بجلی حاصل کر سکتے ہیں
مجھے لگتا ہے کہ م مستقبل میں سائنس اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کرتا ہے
اس میں کوئی شک نہیں ہے ہر روز نئی ایجادات ہو رہی ہے انسان اسپیس ایکسپلوریشن روبوٹکس اور باوٹیکنالوجی میں مزید ترقی کر رہا ہے
لیکن کیا ہر شک ہے کے لیے س سائنس کی بنیادی سماجی ضرورت
جی ہاں چاہے کوئی ڈاکٹر بنے انجینئر بنے ٹیچر بنے یا بزنس مین سائنس کی بنیادی معلومات ہر شخص کے لیے مفید ہے
وائی جائے ہے
اس لئے کئی سائنس روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہیں موبائل فونز کمپیوٹر انٹرنیٹ الیکٹرسٹی اور میڈیکل فیسلٹیز سب سائنس پر مبنی ہے
مجھے یاد ہے ہمارے ٹیچر کہتے ہیں کنے ترقی یافتہ کامن سائنس اور ٹیکنالوجی پر بہت توجہ دیتی ہے
بالکل جو قوم ریسرچ اور انوویشن کو اہمیت دیتی ہے وہ ترقی کرتی ہے سائنس ملک کی معیشیت اور دفاع کو بھی مضبوط بناتی ہے
اسی لیے ہمیں سائنس کی تعلیم کو فروغ دینا چاہیے
جی ہاں اسکولس اور کالج میں لیبورٹریز کی بہتری اور ریسرچ کے موقع فراہم کرنے چاہیے
اسٹوڈنٹس کو بھی، سائنس کو صرف امتحان کیلئے نہیں بلکہ سماجھ کے لیے پڑھنا چاہیئے
بالکل جب اسٹوڈینٹس تجسس اور دلچسپ کے ساتھ سائنس سیکھتے ہیں تو وہ نئی سوچ اور نئی اجازت کی طرف قدم بڑھتے ہیں
سائنس نے گھروں کی زندگی کو بھی آسان بنا دیا ہے، واشنگ مشین ریفریجریٹرز اور مائکرو ویوز اوون ایون جیسیے چیزز بھی مددگار ہیں
بالکل ان ڈیوائسز نے وقت اور محنت دونوں کی بچت کی ہے اسی وجہ سے لوگ اپنی صلاحیتوں کو دوسرے م
سائنس اور ٹیکنالوجی نے تجارت کو بھی بدل دیا ہے
جی ہاں آن لائن شاپنگ ڈیجیٹل بینکنگ اور ای کامرس کی وجہ سے تجارت کے نئے دروازے کھلے ہیں
مجھے لگتا ہے کہ سائنس انسانی زندگی کا لازمی حصہ بن چکی ہے
میں بھی اسی بات سے متفق ہوں آج کا انسان سائنس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا
تو پھر ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ سائنسدار کیی کی بنیادیں
بالکل سائنس صرف سہولیات کے ذریعے نہیں بلکہ ترقی خوشحالی اور بہتر مستقبل کی کنجی ہے
آج کی گفتگو سے مجھے سائنس کی اہمیت اور بھی زیادہ سمجھ میں آ گئی
مجھے بھی سائنس ہمیں صرف معلومات نہیں دیتی بلکہ سوچنے سمجھنے اور مسائل کا حل ڈھونڈھنے کا ہنر بھی سکھاتی ہے
بات خ تو ہم سب کو سائنس کی قدر کرنی چاہیئے اور اس کے ذریعے انسانیت کی بھلائی کے لئے کام کرنا چاہئے
بالکل آج کی گفتگو بہت معلومات اور دلچسپی رہی مجھے بہت مزہ آیا امید ہے ہم آئند بھی اس طرح مفید موضوعات پررگ